اچ
ہاں السلام علیکم
وعلیکم السلام
جی بولیے آپ ٹھیک
جی الحمد اللہ ٹھیک
ہوں میں بھی ٹھیک ہوں
پی چاہ ہو
ہاں جی میں نے چائے پی
ٹھیک اور کیا ہو رہا ہے
بس میں جو وعدہ کرتی ہوں وہ نبھاتی ہوں باقی آپ کی طرح نہیں
میں نے کیا کیا
صب وہ
ہوں
وہ تو ملی ہی نہیں کہیں اس کو کیا فون کروں
کیا
یہ مجھے ماما بول رہی ہے کچھ یہاں سے آپ اس کو جواب دیا تو میں آپ بولو
ہاں میں نے بولا میں نے کیا کیا
وہی نا جو آپ کو پہ ہے آپ نے کیا کیا
مجھب
باتیں چھپا رکھی ہے
کہاں چھپا پررکھی ہے
اور کیا مجھے تو آج تک نہیں پتا تھا آپ کہاں گئے تھے پتا تھا مجھے
اکالی کے ہفتہ میں کل مطلب
گئے یا رات کو گئے لیکن مجھے پتا مت تھا نا بس بات اتنی ہے
ہے نا بھی
ابھی بتانے سے کیا ہوگا جب بولنا تھا جب بولنا تھا تب تو چھپایا نا
بتانے سے کیا ہوتا
وہتا کچھ نہیں مجھے مجھے لگتا ہاں آپ بولتے ہو چھپاتے نہیں ہو خیر یہ تو ہاں
اور
بس ٹھیک پھر باتیں چھپانا ہی اچھا لگتا ہے
میں نہیں چ پتہ بالک صحی
ہاں ہاں ہاں ہوتا ہے پتا ہے پتا ہاں وہ تو اسجستک پھرلہ اس لیے پڑھا کیونکہ وہ پھر غلط طریقے سے سامنے آتی ہے
کیا کیا سنے آتی ہے
وہی چھپ یہ ہوئی بات پھر غلط طریقے سے سامنے آتی ہے تب اپنے آس تک پھر لا کے پا
میں بول لیتا آپ کو مجھے بولنا تھا
تو بولا کیوں نہیں کسی نے منہ پہ ٹیپ رکھا تھا کسی نے منہ پہ ٹیپ رکھا تھا جب گئی تب میں
آ تو آپ مانو چار گنٹے
میں م مان کیا
چار گھنٹے نہیںے وہ
مگر رات قمت نہ تھے گھر پہ
نہ
ا وہی تو ارے اتنی ہی دیر میں کیا ہوا آپ کے بعد اس کی شادی ہو گئی تو وہ الگ کیوں نکلا
ہاں
وہی جہاں گئے تھے
کیا اللہ نکھلا
آپ نے بولا نا وہ الگ ہے اس لیے دعوت کی تھی اس نے
ہاں
تو اس کی شادی تو آپ کے بعد ہوئی نا
نہ وہ بڑا والا ہے اس کی تو پہلے ہوئی تھی
اچھا اچھا ٹھ ہے ہاں پھر پتا نہیں ہے حالگ کیوں نکلنا ہوتا ہے لوگوں کو اس سے کیا ہوتا
دستور
پھر تو آپ کو بھی نبھانا ہوگا
ہ بھائی آپ کے وہاں نبھایا گیا
نہیں اللہ رحم کرے
اس میں کیا ہے
نہیں ہم نہیں نبھائیں گے سوالات دو
اناء اللہ آ پھر ٹھیک ہے
آپ نہیں پاؤنا
ہوں
ہ ہاں اپنی باؤ
ہاں
مجھے لگتا ہے آپ کی یہاں تیاری ہے
ہوں تم کچھ بھی کہو گی
لگ تو رہا ہے تو بہاری بات ت سے
لگنے سے کیا ہوتا ہے
سچ ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے
مجھے بھی لگ رہا ہے کہ تم نبھاؤ گے جلدی
نہیں نہیں اللہ کے رحم ہماری تو دماغ میں ہی نہیں ہے یہ بات
یہ سب کے دماغ میں ملتا ہے
ہوں ہمیں آٹھ سال ہو گئے
ہوں
ہماریے بھائی کو پا شادی کو آٹھ سال ہو گئے تھ
کیا
کچھ نہیں آگے بولو چائے پی کھانا کھایا سبزی کیا تھی
سب سے چھ گوشت
ہاں وہ تو ہوگا ہی
اچ
مجھے پتا ہے آپ نے کیوں نہیں بولا
کیوں
میں بولتی رات کو مت بیٹھنا
نہیں
ہوں اسی لیے بات چپ
ہم نے بات ہی کب کی کہال تو بتاؤ
تو میسج تو کر سکتی تھی نا مطلب جب آپ کو جانا ہوتا میسج کرتے ہی کرتے تھے آپ ہاں وہ ٹائم نہیں ٹائم کی بات نہیں آپ بتل گے
ہوں تو کہ کچھ بھی
ہاں میں سحچ بول رہی ہوں وہاں پیدل پہ
تو کوئی بات نہیں
اور
بس ٹھیک تپ سناؤ
آپ نے کتنے ٹسک کیے آج سچ بتانا
بہتچ س اس میں جو ٹھیک کیوں بچا بتانا ٹین میں نے بہت سارے کیے
کتنی کی
میں نے آلموسٹ شاید ٹینٹی کیے ہوں گے ٹینٹی سے کم تو نہیں کیے ہوں گے لگتا ہے مجھ یا اسی زیادہ بارش پڑ رہی ہے
کیا
بارش پڑ رہی ہے
ابھی ہلکی ہو رہی ہے آج پورا جن پڑ رہی تھی
زیادہ کم
بہت
سچ میں
اللہ
تو نہیں اللہ رحم اللہ نے پھر بھی رحم کیا
ساؤتھ سائڈ سے زیادہ بارش موصول نہیں ہوئی ہے
بی میں کیا ہوا
پیرواق تو پوچو
وہ ندی پہ تھی کیا دکان
ہاں وہ ندی پہ تھی وہ کمپلیکس تھا اور اس کے ساتھ بہت سارے دکان
س کیا نہ جد رت ہے جد نجیت
وہی نا وہی وہی اصل میں ہم نے جان بوجھ کے ہی کیا اور اب کہتے ہیں ہم سےء ال کیوں دیکھنا پڑتا ہے وہ کیوں دیکھنا پڑتا ہے یہ یہ تو ہم نے خود کیا نا
ہ جہاں سے ریور ہے وہاں سے ہم نے روڈ بنائے وہاں سے ہم نے بلڈنگس بنائی تو گرنا ہی ہے وہی تو ان کو تو گر گرنا ہی ہے
ہاں ہاں ورنہ تو پانی کو پتا تھا ہمارا میرا راستہ کہاں ہے کہاں سے جانا ہے کہاں سے لیکن جب بند ہی راستہ کیا تو وہ وہ تو اپنا راستہ نکالنے پہ مجبور ہے اور پانی کو راستہ نکالنا نہیں ہے اسے اپنا راستہ نکالنا آتا ہے پھر اللہ رحم کرے سامنے کچھ بھی ہو وہ نہیں دیکھ پاتے
صحی
اور سناوک
ہوں بس ٹھیک آپ سناو
اب مجھے ایسے آ گئی نا یہ یو پی آئی آئی ڈیز بنانا میں چاہوں تو سب کی وپییا
کتنی بنائی تم نے
میں لیکن میں بتا بدلوں گی نہیں میں آپ کی ہی رکھوں گی دو چار بنا لی
کیسے مجھے بھی بتاؤ
کیسے آپ نے اذہان کی طرف بولا کیسے
بولنا
یوٹیوب دیکھو ایسے مجھے سمجھانا نہیں آتا پلیز
مجھے تم سے سننا ہے
اچھا
ہوں
مینج یو پی آئی آئی ڈیز میں بنتی ہے
کیا
کون سی آپ
بھارت بھیہ ایپ بھارت ایپ
اس میں کیا ہے
یو پی آئی ڈ مل رہی ہے اس
تجھے پت ہے یو پی آئی ڈی ہوتی کیا ہے
بینکی
ہ اب کون سی ایپ ٹرسٹڈے ذرا بتا
اب مجھے تو پتا ہے گوگل پہ رسٹڈ ہو
پے ٹی ایم ٹرسٹ ہے فون پے ٹرسٹ ہے اب ہم نے کیا ہے ناوی کیا ہمیں پتا ہے وہ ٹسٹڈ ایپ ہے
مجھے لگتا ہے وہ رسٹڈ ہے
ہم نے ان کو اپنے اکاؤنٹ کا ایسس دے دیا ہے ہوں ہوں
کوئی بات نہیں وہ ٹرسٹڈ ہے
چل اور
بس ٹھیک
اوک رہ
اب مجھے ایسے مت ڈر رہا ہو کچھ نہیں ہوگا نا بھی سے
کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا تھوڑی ایسے کوئی کرے گا
تو پھر
بس نہیں میں آپ نے بولا نا ٹرسٹ ٹرسٹ
ہاں میں نے پے ٹی ایم پہ ہی دیکھا ہاں ہ ہاں اور سناؤ
تم بولو
ہ بس ٹھیک ہاں ابھیشیک ہاں ہاں بولو بس ٹھیک میں کیا بولوں دیکھا میرا باپ آ گیا ہاں جی تھا نا ویدر اریٹیٹنگ تب یہ جلدی آ گیا
جلدی آئی
ہاں جی ہے نا یہ تو رات کو ساڑھے آٹھ کو نہیں نو بجے آتا تھا ت نؤ کیا
ابھی وہ آئیڈی ہے نا اس پہ ہے نا
سب ہے اس کو تاج محل ال ہاں اس پہ کل سے آپ آگے آگے کرو گے نا
آپ ابھی کرنا اس کے بعد میں ریسیو کرتاوں نا
نہیں اب میں کہاں اب تو یہ آ گئے نا اب اس پے آپ ریسیو کرنا یہ ریسیو کے لیے رکھنا آپ کو سمجھ آیا
تم ہونک تو م میں رسیو کر گ اس کے بد سے
ہوں- چلو کر لو دوبارہ-
ٹ ہے اوکے بائے-